ہیلو
ہاں
ہاں السلام وعلیکم بہن
وعلیکم السلام بہن
کیسے ہو
بس بڑھیا ہے اور آپ فرمائیے
بس سب خریت سے ہیں بیٹھے ہیں سوچا بہت دن ہو گئے بھابھی جان سے بات نہیں تھوڑی دیر گفتگو نہیں ہوئی تو سوچا تھوڑی دیر گفتگو کر لگتے ہیں
ہاں صحیح کہا آپ نے فرمایا آپ نے بہت دن ہو گئے آپ نے تو ہمم آپ نے تو فون ہی نہیں کیا ہمم
وہ آپ کے تو فون کبھی کبھی تو لگتا ہی نہیں ہے اور لگاتے تو اس ٹائم ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے
کیا کرے فون ہی نہیں لگ رہا ہے
ہاں وہی تو باقی تو بس سب خیریت ہے ہمارے بانے ہاں کام تو وہ بھی پہنچے ہیں باقی ہے پر وہ بارش آ رہی ہے تھوڑی دیر بیٹھ گئی ہوں موسم ہو رہا ہے بارش تو اب بھی نہیں آ رہی ہے پر رات کو آ رہی تھی ناں تو چپ چپ ہو رہا ہے سب جگہ
ہاں ہاں ہاں ہاں ہمارے یہاں تو صبح صبح ہوئی تھی چار بجے سے لے کے ہمم سات بجے تک
ہمم ہمم یہاں پہ بھی ہوئی نا صبح صبح ہوئی اب تو ہماریے ارے بھی ہے چھوٹے سے نواب ان کو گودی میں لے کے بیٹھی ہوں دیکھ رہے
اچھا ہمم ہاں صحیح فرمایا آپ نے باقی اور کیا حال چال ہے کچھ اور کچھ نیا
بس میں تو کیا ہے یے بارش کا موسم ہاں ہاں تعلیم کے لیے اسکول بھیجا ہے بچے کو اور نواب کو بھی بھیجا ان ان کو اس کے ابو جان بھی گئے سب کے کھانا وانا بنایا کھایا ان کو کھلا دیا بھیچ دیا
ہاں ٹھیک ہے
کا کام کر رہے ہیں واہ سب نے تو روجہ تو بس جلدی اٹھ تے ہیں روزہ کر لیتے ہیں نا
ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں صحیح کہا ہاں روزہ ہے تو دیکھو روزہ کے حساب سے اپنے کو کرنا پڑے گا ہے کی نہیں
ہمم ہمم ہمم اور باقی آپ کی طبیعت بانی ٹھ ٹھیک ہے
ہاں طبیعت وغیرہ تو ٹھیک ہے میری تو ہاں
آ باقی سب خیریت ہے گھر میں
ہاں جی بہن خیریت میں ہے ہمم
ہمارے بھی سب خیریت ہے
ہاں آپ نے یے آج کل کی نیوز وغیرہ سنی کتنا یے بارش کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے سب کو پانی بھر ور گیا ہے ہے کی نہیں
زیادہ بارش ہو رہی ہے نا ہم گجرات میں تو بہت زیادہ بارش آ گئی نا اپنے تو تو ادھر دوسری جگہ تو ایسا سنا میں نے نیوز میں کی راجستھان میں تو بارش ہے ہی نہیں اور گجرات میں بہت زیادہ بارش ہو گئی ہے تو تھوڑی راجستھان کی طرف جات تو اچھا ہوتا ہے ہمارے گجرات والوں کو بھی تھوڑا ٹائم مل جاتا
ہاں ممبئی میں اور گجرات میں بہت زیادہ بارش ہوئی تو وہاں پے اتنا ہی پانی بھر گیا نا کہ مطلب بچارے وہ سب اتنے مطلب ڈسٹرب ہو گئے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کی کب بارش ہوگی اتنا پانی بھر گیا
ہمم کتنی گیس کی ٹنکی بہہ بہہ کے گئی نا پانی میں
ہاں وہی نا ہاں کتنا نقصان ہو گیا بچاروں کے جو بزنس والے تھے نا دکان والے وغیرہ کپڑے یے سب تھے نا تو ان کے بہت ساری نقصان ہو گئے
ہاں صحیح بول رہے ہو بہت نقصان ہوا سب کے
ہمم ہاں اور کسی کسی کے تو دیکھو کوئی کوئی نہیں نہ سمجھ تو وہ بہکے بھی چلے گئے بچارے وہ مر بھی گئے ہے کہ نہیں
صحیح بات ہے بہت نقصان ہوا بارش بھی بہت زیادہ ہے اینڈ آج کل تو کیا ٹرینڈنگ چل رہی ہے کی بائی بنٹ کو بہت مار رہی ہے
ہاں کیا کریں
اتنے کیس ہو گئے نا ابھی ابھی تو اتنے سارے ہو گئے کوئی ڈرم میں ڈال رہی ہے ہمم بہت زیادہ کوئی ڈرم میں ڈال رہی ہے تو کوئی بات تھ روم کے ٹائلس کے نیچے ڈال رہی ہے تو کوئی پہاڑی سے دھک کا دے رہی ہے تو کوئی مکسی میں پیس رہی ہے
ہاں یے تو بہت زیادہ ہی ہو گیا تھا یے تو مکسی میں پیسنا بولے تو باپ رے یے تو بہت زیادہ ہی تھا وہی تو نا
کس کی ہمت ہوئی ہوگی کی اس نے مکسی میں ڈال کے گرائنڈ کر دیا ہوگا اس کو
کب کاٹا ہوگا ات نان کب مکسی میں مکسی میں بھی ایسا نہیں ہے کی پورا
یار اتنی ہمت کیسے ہوئی ہوگی اس کی کی ایک ایک پاٹ کاٹ کے اس میں مکسی میں پیسا اس نے ہمم
میں تو میرے گھر پے تو ایک کاکروچ بھی اگر مرا ہوا مل جائے نا میں تو ڈرتی ہوں تو وہ انسان کے یے کیسے کیا ہوگا کیا بتا ہاں ارے آپ لوگ میں آپس میں میں مطلب سمجھتا نہیں ہے تو آپ ایک دوسرے کو چھوڑ دو ہے کہ نہیں اپنے اپنے رستے بنو
ہاں چلو نہیں بن رہی ہے تو چھوڑ دو نا ہسبینڈ وائف کو ایک دوسرے کو بس مارو مت ایک دوسرے کو ہے نا
ہاں یہے تو کیا ہے اپنے مطلب ریلیشن وغیرہ خراب کرنے کے یے ایک طریقے ہو گئے ایک کی پبا آ پھر وہ تو دیکھو آج کل کی سرکار ہے جو دیکھو پھر پتہ ہونے کے بعد کوئی چھوڑتا ہے کیا آخر بول پھر زندگی کو وہ جیل میں نکلنا ہے آپ کو ویسے بھی تو پھر وہ ایسے کام کیوں کرنا ایک نہیں سرلتا سے آپ نے ایک
نیوز میں کیا آ رہا تھا کل تو کہ ایک وائف نے نا اپنے ہسبینڈ کو دودھ میں نین کی گولی دے دی اور پھر سفیرا بلایا پھر دوست سانپ سے کٹوا دیا اس کو ازدے نے
ہاں وہ بھی سنا تھا اور ایک تو ہاسپٹل میں مطلب وہ کی پپا وہ ایسا کچھ کیس ہوا کہ اس کو کھانے میں کچھ ملا دیا تھا تو پھر وہ ہاسپٹل میں زندہ بچ گیا تو ہاسپٹل میں فینل کی باٹل ہوتی نا وہ وہ لے کے انج کشن دے دیا اس کو اب بولو وہ بیچار انجیکشن وہ فنیل کی ا یے اس میں ہو کے وہ مر بھی گیا تو یے تو بہت بےقوفی والی بات ہوئی
ہمم پر ایسے کیوں کر رہی ہے یے عورتیں پاگل کیوں ہو رہی ہے پہلے تو ایسا لگتا تھا کی جینس اپنا لیڈیز کو مار رہے تھے پر اب تو لیڈیز مار رہی ہے لیڈیز اتنی خطرناک کیسے بن گئی
کلیوگ آ گیا ہے کیا ارے اللہ بھی نہ اللہ اللہ بھی نہ رحم نہیں سارے ابھی آج کل پہلے تو کیا ہے ہیں
تھوڑا رحم کھا لے کی بھائی ایسے آدمیوں کو نہیں مارنے دیں تھوڑا چمتکار بتایا ان کو بھی ایسی لیڈیز کو ایسی محترمہ تو نہیں ہمیں تو کوئی بات نہیں
ہاں ایسی محترمہ نہیں ہوئی پھر میں تو ٹھیک ہے بچارے ماں باپ کے تو وہ اتنا مشکل سے تو بیٹے کو بڑا کرتا ہے اور پھر بعد میں ایسے ہو تو پھر کون سہن کرے گا ہے کی نئی پریوار والے بھی آس پاس کے پڑوس میں بھی سہن نہ کریں اور پھر کسی کے بھی ڈر میں نا ایسا من میں ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ باپ رے یے اس نے ایسا کر دیا کہیں میرے ساتھ نہ ہو جائے آج کل تو
ہمم تو کتنے مطلب شوق سے سارے ہیں نا اپنے بیٹے کا نکاح کرتے ہیں ان کی دعوت کرتے ہیں سب کو بلاتے کتنا خرچہ ہوتا ہوتا ہے نا ان سب میں اور پھر وہ دونوں ساتھ میں اچھے سے رہیں نہ پھر اچانک سے ایسے مارنے لگ جائے تو مطلب بہت برا لگتا ہے ہے نا
ہاں نکاح وغیرہ میں تو دیکھو یے سب تو اللہ کے لیے لیکن اللہ کی ہی دین ہے نا ان ان کی اجازت تو اپن نہیں یہ سب کر رہے ہیں نہیں تو وہ اپن کو کہاں رہنے دیتے تو وہ بھی تو سمجھنا چاہیے نا
پر وہ نکاح کرواتے ہیں دعوت دیتے ہیں مطلب خرچہ کرتے ہیں ماما امی جان ابو جان اتنا سارا تو پھر وہ مطلب سمجھتے کیوں نہیں ہے نہیں رہنا ہے ساتھ میں تو پہلے ہی قبول مت کرو نا نکاح تو وہ پہلے تو ایسا کر دیتے ہی ساتھ میں رہتے ہیں پھر ایسے مار دیتے ہیں تو گندی بات ہے نا
ہمم ہمم ہمم ہاں صحیح فرمایا کیا کریں لیکن ہے نا ہمم
ہوں
آگے اور آج کل کچھ پلان وغیرہ تو نہیں ہے کہیں جانے کا
ہمم آج موسم تو اچھا لگ رہا ہے بارش ہوری بارش ابھی نہیں ہو رہی ہے ایسا کھلا کھلا موسم ہو رہا ہے بارش کا تو اچھا لگ رہی ہوں آج کہیں جائے تو ایسے ہریالی میں گھومنے میں مطلب ایک اچھا ہی الگ ہی مزہ آرہا ہو
ہاں آ ہمارے یہاں تو سب کیا کرتے تھوڑی سی بارش ہوئی نہیں کی ہوئی فتح ساگر چلو گھومنے
آپ کی طرح وہ ایف ایس پاس میں ہی ہے تو بس وہاں وہاں گھوموں اور کیا
ہاں صحیح کہا ہمم
تک آیا اس میں
ابھی تک تو اتنا کچھ نہیں ہے صرف تھوڑا سا ہی ہے زیادہ تو ابھی تک کام ندی وغیرہ نہیں چالو ہوئے ابھی مطلب چالو ہو جائے گی چار پانچ دن لگا تو چالو ہو جائے گی ندی وغیرہ ہمم تو اچھا لگے گا تھوڑا
ہاں تو بارش اچھے سے ائے گی تو ہوگا نا بارش اس بار اپنے ادھر تو آہی نہیں رہی
ہاں بول رہے کہ اپنے یہاں بارش اس بار کم ہے تھوڑی سی
ہمم ہاں سب بول رہے ہیں راجستان میں بارش کم ہی ہے اس بار
ہمم ہمم ہمم
ہمم ہمم
صحیح فرمایا آپ نے
ہاں تھوڑی چلو
باقی یے اپنے دیکھو اج کل کا یے موسم تھوڑا اچھا لگ رہا ہے تو گرم گرم چائے مل جائے ایسا لگ رہا ہے کہ ہاں اور پکوڑے ہے کے نہیں
ہمم
ہمم ہاں
تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ گرم گرم بناؤ نہ کھاؤ
ہاں صحیح فرمایا ہم ہوتی ہے سب کے من کی اچھا تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے لیکن سارا دن کام کر کر تھک جاتے یار کیا ہے سارا دن گھر یہی گھر کا کام کرو انو باہر
تے یار پورے دن گھر میں کام کرو ہم ٹائم ہی نہیں ملتا انو مرے تے نہ یے چھوٹے نواب میرے گودی میں نا تو یے میرے کو دیکھ رہے ہیں ممی جان کیا کر رہے ہیں
ہاں ابھی تو بہت چھوٹے ہے اس نہیں پھر تھوڑے بڑے ہو جائیں گے پاؤ وغیرہ آجائیں گے تو پھر مانیں گے ہی نہیں
ہاں پھر تو نہیں مانے گے یے تو ابھی بھی ہے نا مستی تو بہت ہے
ہاں آمم ہمم ہمم ٹھیک ہے ہاں پاپی جان چلو پھر ہاں کرنا ہمم فون ہمم ٹھیک ہے ہاں